عملی
وعلیکم السلام
اور بھائی جان ٹھیک ہیں
ہاں باجی آپ بڑھیا سب قییدیت سے
جی اور کیا ہو رہا بتائیے
ابھی کھانا بانا ہے
چلیے کھانے کی تیاری چل رہی بن گیا جی ہمارا تو کھانا ہو گیا بھائی جان بس ہم لوگ کھانا کھا کے اور آرام فرما رہے ہیں اور بس میں بیٹھی د ت میں سوچی بھائی کو فون لگ لوں بھائی جان
ہاں ارے وہی ریل ارے وہی ریلوے والے کام سے گئے تھے
جی جی
یہاں تو کل سے سائ چالو ہو جائے
چلیے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک اس میں آپ کو بہت کامیابی ملے آپ جو کام کر رہے ہیں پاک جی جی بالکل اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے ہاں بے شک بے شک فائدہ نقصان اللہ دیں گے
اللہ دینے والا ہے اپنے کو کر ہاں محنت کرنا اپنا فرض ہے تو محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہاں بالکل کل سے بولا ہاں
جی جی بہت اچھا لگا آپ کا کام چالو ہو رہا ہے اور بہت محنت کا کام ہے اس ج لڑکے لگا لیں گے آپ جی جی جی جی اور آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے
بیٹٹی کی طبیعت ہ ٹھیک آرام مل گیا ہاں انش الحمد للہ آرام ہاں ہاں
جی جی بڑھیا ہے دکھایا آپ نے اس کو
جی
ٹھیک ہے دوا وا دیے ہیں
ہاں دے دیے ابھی تو ہا دوا دیے نہ نہیں نہیں ابھی کھانے جا رہی ہے کھانا لیٹ
جی جی جی جی اچھا بالکل کھانا وانا کھلائیے اور یہا پا کیا ہے نا یہ موسم ایسا چل رہا ہے نا کہ بچوں کو پانی بہت نقصان کر رہا ہے تو اس کا بہت مطلب دھیان دیجیے
لیجیے نا بات کر لیجیے
جی جی
اسلملیکم
وعلیکم السلام اور بھابھی جان ٹھیک
جی الحمداللہ آپ لوگوں کی دعا ہے
چلیے اچھا ہے ابی شام نہ چلیے آپ لوگو کے گھر خیریت لیلے تو چلیے بھائی جان اٹھائے آپ سے بات کرنے کےے لگاائے تو بھائی جان اٹھائے چلیے آپ سے بھی بات ہوگئی ماشاء اللہ اور بتائیے اور طبیعت ٹھیک ہے آپ کی
جی آپ لوگوں کی دعا ہے آپ بتائیے
ہ بڑھیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ
ہو گیا آپ کا
الحمد للہ جی جی بالکل کھانا ھوگیا نماز پرلیایہ اور یہ آرام برما رہے ہیں بس میں بھی سوچا تھوڑا سا کال میں بات کر لیتے ہیں سب سے وہی بات کرنے کے لیے لگا لیے کہ ہم چلیے بات ہو جائے آپ لوگوں سے
کیا
اور بتائیے
اچھی باتیں لگا لی
چلیے اچھا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور کھانا کیا بنائی آپ نے
آج ہم نے بہت بنایا
اچھا نان گوشت بنائی ہیں گوشت اچھا بناتے بھائی جان کو پسند رہتا آپ کے ہاتھ کا
جی
چلیے اچھا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے شوہر کو آپ کا کھانا پسند ہے اور بتائیے کیا ڈیلی مطلب کیا پسند ہے آپ کی بیٹی کو
بیٹی کو تو میگی وغیرہ پسند ہے
چلیے اچھا لیکن بہت کم کھلایا کریے کیونکہ یہ بہت نقصان کرتا ہے جی بالکل اس کو کھانا گھر کا دیجے اور اس سمے تو دیکھ رہی ہیں بارش لگی ہوئی ہے جس سے پانی کتنا خراب آ رہا ہے یہی بچوں کو نقصان کر رہا ہے تو اس کا اپن بہت زیادہ بچوں کے لیے دھیان دینا پڑے گا اپن کو کہ بچے بالکل کوئی گندا پانی نہ پیئے ان کی بالک صحت خراب ہونے لگ خراب پانی پینے سے تو اس کے لیے آپ کو بہت دھیان دینا پڑے گا ہے نا اور بچوں کو آپ اپنے گھر میں دینی تربیت دیجے دن کا ماحول بنائیے ہ بالکل کہ ہاں بالکل کوشش کریے اگر آپ اپ کو دین بچوں کو دن کی بات بتائیں گے تو ان گھر کا بھی دین کا ماحول بنے گا اور باہر کے لوگوں سے بھی انسان بچے گا کیونکہ جو اپنے یہاں دین رہے گا تو پالتو کہیں جانے والانے اس کا ٹائم ہی نہیں رہے گا اور نماز پڑھتی ہیں
جی پڑھتے ہیں
چلیے ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھا لگا یہ تو اپن سب کو فرض ہے نا اس کو تو کرنا ہی چاہیے ہے نا چلیے بہت اچھا لگا اور بیٹی کو آپ پڑھا رہی قاعدہ قرآن
جی جی پڑھا رہے ہیں
بالکل چلیے اچھا ہے پڑھائیے بیٹی کو بھی ا ہندی کے ساتھ ساتھ اپنا دین کا بھی پڑھائیے آپ قرآن حدیث وغیرہ یہ سب پڑھائی ہے نا تو اس سے کیا ہے کہ اپنے گھر کا ماحول چینج ہوگا بالکل اور جی جی چلیے بہت اچھی بات ہے
جی
اپنے بچے اچھے نکل جائ اس سے بڑھ کے کیا ہے ساری پونجی تو اپنے بچے ہی ہے نا اپنے بچے نیک اور اچھے نکلے سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے اور آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں
وہ ریلوے پہ کر رہے ہیں اس ٹائم مطلب کام چالو ہونے والا ہے
جی جی جی چلیے ا اچھا اللہ کا شکر آپ کام چالو کرنے والے اللہ خوب ان کو اس میں کامیابی دے اور بہترین ہر چیز ان کو سب ملے بے شک بے شک ہم لوگ کی دعا تو ہمیشہ رہتی ہے سب کے لیے ہر مومن کے لیے رہتی ہے تو انسان اپنے بھائی اور گھر پریوار سب کے لیے کرتا ہے اور بتائیے
بچے ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میرا بچے ٹھیک ہے ایک میرا بیٹا باہر رہتا ہے وہ وہاں پہ حافظہ کر رہا ہے اور ایک بیٹی ہے نائنتھ پڑھ رہی ہے جی جی تو وہ ابھی ان کا قرآن بھی مکمل ہو گیا ہے ابھی یہ کہ ابھی پڑھ رہی ہیں لیکن جی جی تو وہی اب سوچ رہے ہیں کہ اب پڑھ رہی ہیں تو تھوڑا نماز کی اور ہر چیز کی جانکاری بھی دے رہے ہیں
بات ہیں
کہ اور پردے کا بھی بتاتے ہیں کہ بیٹی بڑی ہو رہی ہے تو اپنے پردے سے جائیں پردے ہ پردے سے رہیں گی تو سیف رہیں گی نا جیسے اپن کوئی چیز کھلی چھوڑ دو تو دیکھو کیسے ہر چیز اس میں گندی چیز ن جر پڑتی ہے تو کم سے کم جی تو ہے نا تو اپن پردی سے رہیں گے تو تو غیروں غیر لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑے گی اور دین کا بھی ماحول بنے گا دین سے بھی رہے گا کہ اپنا پردہ ہے ہے نا اپنے اس میں تو یہ پردہ اپنے عورتوں کو بتایا ہی گیا دین کے معاملے میں ہے نا اور بتائیے
اور سب
چلیے اچھا صبح فضل میں اٹھ جاتی ہیں آپ لوگ کتنے بجے اٹھتی ہے صبح ج وہ صبح جلدی اٹھ جاؤ نا تو اپن کا جلدی کام ہو جاتا ہے نا جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اپن تو وہی ہے کہ جیسے کرنا ہے تو لوگ صبح نماز کے بعد ناشتہ ہو گیا بچوں کی ٹفن تیار ہو گئی شوہر کا شوہر کا کھانا پینا ہو گیا اور اس کے بعد پھر سارے کام ہو جاتے ہیں جلدی اپن جلدی فری ہو گئے پھر اپنی کچھ دن کی باتیں ہو گئی بات مطلب قرآن پڑھ لی اپن کچھ بھی کر لیے پھر جوہر کا ٹائم ہو گیا تو اپن کا دن بھر کا ایسے سڈول چلتا رہتا ہے نا جی جی چلیے اچھا لگا آپ سے بات کر کے کہ گھر میں سب لوگ آپ کے اچھے ہیں
جی الحمد للہ آپ لوگوں کے دعا سب اچھے ہیں
بیشک بیشک چلیے اچھا اور گھر میں اور سب لوگ رہتے ہیں آپ کے جوائنٹ فیملی میں آپ رہتی ہیں چلیے چلیے اچھا ماشاء اللہ اچھا پریوار جو اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے بس کھانا کچھ نہیں بس کھانا دینے کی تیاری ہو رہی ہے
اچھا اچھا چلیے نہیں کھانا پانا ٹائم ٹائم سے بچوں کو شوہر کو دیجیے
جی نہیں ٹیم ہی سے دیتے ہیں ابھی آئے ہیں تو ابھی
اچھی بات ہے ٹائم سے دیجیے محنت کرتے ہیں بیچارے تو ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ کے لیے اتنی محنت کرتے تو اپن کو بھی ان کا جی جی ان کے لیے بھی ہم کو اپن کا ٹائم نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کرنے کے لیے ہے نا تو اپن اس بیچ لگا تھوڑا سا بات کر لیں سب لوگ پھر اس کے بعد کھانے پینے کی تیاری ہو جاتی ہے سونے کی تیاری ہو جاتی ہے اور بیٹی کو آرام ہے آپ کے
جی اب آرام ہیں الحمد للہ
یا اللہ ماشاء اللہ آرام ہو جائے اللہ پاک سے دعا کریں گے یہ جلدی سے جلد اس کو آرام ہو جائے بس باہر کی چیزوں سے آپ اس کو بچائیے اور بڑھیا گھر بالکل دھیان دیجے کھانے پینے کا بھی دیجے اس کو دودھ وغیرہ دی جی وہ پھل فروٹ دیجیے جس سے اس کے باقی ہاں جی جی اسی سے اس ان کو آرام ملے گا نا
جی
ہے نا اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے گرمی تو بہت ہے
ہاں بہت گرمی آج تو بہت زیادہ گرمی ہے اج یہ موسم چینج ہو رہا ہے نا اسی سے سب کو بیماری بھی آ رہی ہے ہینا سرد گرم سے دیکھو بڑو کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو بچوں کی تو اور زیادہ
جی اور سب بڑھیا ہے
ا بچوں کے تو ابو جی بہت زیادہ ان کو چاہتے ہوں گے بچوں کو
جی وہ تو بہت چاہتے
ہاں کیونکہ بیٹی کیوں ںا اببو لوگ بہت چاہتے ہیں اب میرے بیٹے آئیں گے یہی ابھی ان کی چھٹی ہوگی دو مہی بعد تب آئیں گے وہ اکتوبر مطلب نومبر تک ابھی پھر ان کے ابھی تو ان کا ہاف فزا مکمل ہو گیا ہے اب صاب ہمیں جی جی میرا بیٹا آافس بن گیا اب ان کا دور چل رہا ہے اب صاحبان میں ان کی پورا ہو جائے گا تو پھر وہ آ جائیں گے
اچھا پھر رکیں گے
جی جی آئیں گے تو پھر رکیں گے پھر آئ گے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کروانا ہے بیٹے کو ابھی تو آ آ جائیں گے تب ان کا پورا ہو جائے گا تو آ جائیں گے اور ان کو پورا کرنے کے بعد پھر آیں گے دیکھتے ہیں ان کے ابو جی ان کو عالم بنا تے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے لیے سب چیز سوچنا پڑتا ہے نا کہ دین تو کر رہے ہیں جی جی دین تو اپن کر لیے اب تھوڑا سا دنیا کی بھی پڑھائی کرنی پڑے گی وہ بھی کروا دیں تھوڑا سا تو دونوں چیز بن جائے گا دنیا اور آخرت ج وہی اسی لیے وہی سوچ رہی تھی کہ بھائی آ جائے میرے تو ان کے لیے بھی کچھ وہ کر لیا جائے اور بتائیے بیٹی آپ کی ابھی اسی سال جانے لگی
جی اسی سال ایڈمیسن کروایا ہے
چلیے اچھا ماشاء اللہ اچھا ہے پڑھائی یہ بڑھیا ہے یہ بھی پڑھائی ہے اور دین کی بھی پڑھائی
آپ نے کیا بنایا کھانا
جی ہمارا کھانا بن چکا ہے باجی ہم لوگ کھا پی لیے انڈا کی برجی بنائے تھے چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر لگائیں گے آپ کو السلام علیکم ہ وعلیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے
پھر یاد کریے گا
بس